ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
آپ ٹھیک ہوشو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں
شکر اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ کی کھانا کھا ہے
ہم نے تو کھایا اپ نے کھایا
ہاں میں نےکھایا مجھے نا آج ایسے یاد آیا کہ میں آپ سے بڑوں کی عزت کے بارے میں کچھ باتیں ڈسکس کروں
آپ کو تو یاد ہے مج تو مطلب دماغ میں چل ہی رہا تھا اگر مطلب جو بھی بڑے ہوتے ہیں نا گھر میں وہ گھر کی شان ہوتے ہیں
بالکل باروں کی عزت کرنا ہماری تہذیب ثقافت اور مذہبی تعلیمات کا اہم حصہ ہے
اور کہیے تو اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے والدین جیسے مطلب والدین ہیں اسذہ کے نام ہے بزرگ ہے
بالکل جو بچے اپنے والدین اساتذہ بزرگوں اور دیگر باڑوں کا احترام کرتے ہیں وہ معاشرے میں عزت اور محبت حاصل کرتے ہیں
ہاں اور کیا ان کے سر پہ اصل میں بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے نا
بالکل باڑوں کی عزت نہ صرف اچھے اخلاق کی نشانی ہے بلکہ مذہب ایک مہذب اور با کردار انسان کی پہچان بھی ہے
یہ تو ہمارے لیے رہنمائی اور تجربے کا خزانہ ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے لیے ان کا ایا اترام کرنا ہی فرض کا ف فرض ہے مطلب یہ ہمارے لیے ایک فرض بنتا ہے کہ
ہم ان کی عزت
کام کرنا ان کا عزت کرنا
بالکل بس ی آپ کی بڑوں عزت کی اہمیت اتنی ہے کہ والدین ہماری پرورش کرتے ہیں اساتذہ ہمیں علم سکھاتے ہیں اور بزرگ اپنے تجربات سے ہماری رہنمائی کرتے کیونکہ انہوں نے دنیا دیکھ کی ہوتی ہے انہوں نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں
آ ہاں بڑوں کی عزت سے تو معاشرے میں محبت اتحاد اور خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے جو لوگ اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں وہ دوسروں کی نظر میں بھی عزت پاتے ہیں
صحی بات ہے اس اس لیے ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے جب ہم باڑوں کی بات ادب سے سنتے ہیں ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں تو ہمارے اندر اچھے لاگ پیدا ہوتے ہیں
وہ تو ہوتے ہیں کسی کسی کے اندر آدو کو پتاہ ہے کتنا مسئلہ ہوتا ہے گھر میں بزرگ ہونے سے
ہاں وہ بات صحی ہے ہاں ہاں
مطلب آگے کچھ قدر نہیں جانتے ہیں ان کو گھر میں بزرگ ہوتے ہوئے بھی وہ بولتے ہیں کہ مطلب ان کو نا بوھ جیسا لگتا
بالکل بالکل بالکل صحی بات ہے آپ کا کہنا بجا ہے آج کل کا دور ہی الٹا چل رہا ہے جس معاشرے میں بڑے اور چھوٹے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں وہاں محبت امن اور بائک چارہ قائم رہتا ہے بڑوں کی عزت کرنے والے بچے دوسروں کے لیے بھی مثال بنتے ہیں اور انہیں ہر جگہ عزت و احترام سے مل انہیں بھی ہر جگہ عزت و احترام ملتا ہے
ہاں اور کیا ان کو تو ملتا ہے ایک تو دیکھو ان کو تو اللہ نے اپنی عزت ہی دی ہوتی ہے مطلب ان کو اللہ نے ایک الگ ہی نور دیا ہوتا
بالکل صحیح یہی بات ہے
وہ دوسروں کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے مطلب اسلام میں بھی والدینہ والدین اور بزرگ کے ساتھ ح نے سروع کی بہت تقید
ج یہی ہے بالکل آپ کو پاس آج دن بھر آج ہی نہیں آج ہی نہیں میں جب سے نا یہ اسٹارٹ کیا ہے ہم میں تپ سے سوچ رہی ہوں خدا ھیکس کاش مری وہ نا ماما جو نہا داد ت وہ جس دنیا میں ہوتی میں اس سے تھوڑا بہت اسے اپنی جیب سے لاتی تو اتنی خوشی مجھے ملتی میں نے جاجی کو بھی بولا آج دن بھر کاش وہ اس ٹائم ہو کاش پو مطلب آج بھی اس کی کمی نہا مجھے اندر سے ہلتی ہے
کمی تو ہمیشہ محسوس ہوتی ہے میں نے کہا نا یہ کچھ لوگ بدقسمت ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ مطلب کیوں ہے ہمارے پاس
ارے بڑے لوگ تو خزانہ ہوتے ہیں خزانہ وہ ہم چھوٹوں پہ کوئی یہ بات ہی نہیں آتی ہے کوئی ذمہ داری ہی نہیں آتی ہے جب بڑے سامنے ہوتے ہیں جب نہیں ہوتے ہیں تو چھوٹی عمر میں ہی بڑا انسان کو بنا پڑتا ہے
اب طریقے ہوتے ہیں نا بڑوں کی عزت کرنے کے ادب سے بات کرنا چاہیے ان کی بات ور سے سننا چاہیے ان کے تجربے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنی چاہیے ان کے سامنے بلند آواز
صحی صحیح بات ہے
ان کے سامنے بلند آواز اس میں گفتگو نہ کرنی چاہیے
ہ بالکل صحیح بات ہے معاشرے میں بڑے اور چھوٹے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں وہاں محبت امن اور بھائی چارہ قائم رہتا ہے بڑوں کی عزت کرنے والے بچے دوسروں کے لیے بھی مثال بنتے ہیں اور انہیں ہر جگہ عزت و احترام ملتی ہے یہ سچ ہے
ہاں وہ تو سب کو بتا تا ہی لیکن لگتا ہے اب کو آتا ہے کوئی
آج تو الٹا ہی ہے نا آج نہیں ہوتا ہے آج سب الٹا ہے
سب کچھ سنتا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس دنیا کو کسی کو کسی کا احترام نہیں رہا کسی کو کسی کی عزت نہیں رہی
ہ ہاں ہاں ہاں آپ کو پتا ہے روزمرہ زندگی میں بڑوں کی عزت مطلب کیسی کرنی چاہیے والدین کی بات ماننا اور ان کی خدمت کرنا
سب کی سب کی جو بھی گھر میں بزرگ ہے
آپ تھوڑا اونچا بولو نیند کے بغیر آپ کو پتا ہے یہ ہے نا جو یہاں پہ پوائنٹ آیا نا اسات ز سے ادب سے پیش آنا لیکن آج کے وقت میں نا اساتذہ بھی خود ٹھیک نہیں ہے
ہاں وہ تو صحیح بات ہے لیکن اب سارے بھی ایک جیسے
ہاں بالکل صحیح بات ہے لیکن آپ نے وہ بات نہیں س سنی ہے ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے ساری مچھلیاں تو گندی نہیں ہے نا لیکن ایک مچھلی کی وجہ سے وہ پورا تالاب ہی گندا ہوتا ہے اسی طرح معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے جو اچھے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوئے ہیں ان کو بچاروں کو مطلب ا وہ نا کیا کہتے ہیں اسے مفت میں وہ سب سہنا پڑتا ہے وہ لت اٹھانی پڑتی ہے بس سو میں سے دو نکلتے ہیں تو وہ وہ بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں
اور کیا؟
سلام کرنا اور ان کے لیے زیادہ چھوڑ دینا ان کی رائے کو ہمت دینا اور ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا مشکل وقت میں ان کی مدد کرنا یہ سب تو چھوٹوں پر فرض
اصل میں اصل میں یہ تو پہلے ہی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اور بڑے وہ ہوتے ہیں مطلب سیدھے ایسا نہیں ہے کہ جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں ہمارے ٹیچر کوئی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پڑھاتے ہیں ہمیں ان بھی عزت کریں
صحی بات ہے صحیح بات ہے
اور اسلام میں اسلام میں بڑوں کے ایس ارام پہ بہت زور دیا گیا ہے
ہاں ہاں ہاں
ہ ن
ہاں صحیح بات ہے اپ کو پتہ ہے بر بر یہی نتیجہ ہم سب م ملتا ہے اس ٹاپک سے کہ باڑوں کی عزت ایک ایسی خوبصورت عادت ہے جو انسان کو کامیاب اور باوکار بناتی ہے
اور کیا جونے جو اپنے بوڈوں کی عزت کرتا ہے وہ زندگی میں عزت اور کامیابی حاصل کرتا ہے
بالکل صحیح بات ہے ہ اور ہمیں ہمیشہ اپنے والدین اساتذہ اساتذہ بزرگوں اور تمام عمر رسیدہ افراد کا احترام کرنا چاہیے لیکن اس میں بھی اس میں بھی ایک پوائنٹ ایڈ ہوتا ہے آج کل لوگ سیدھے نہیں ہیں
ارے نہیں آج ہ کوئی سیدھا نہیں ہے
وجہ سے اٹھی ہر ایک ایج کا فرد گندگی کی اور بڑھ رہا ہے اسی سے عزت بھی کم ہوئی اور عزت کی اہمیت بھی کم ہوئی
آپ کو پتا ہے آخر میں اس کا نتی میں یہی نکلتا ہے مطلب جو بڑوں کی عزت کریں گے
ہاں ہاں
وہی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں
وہ تو صحی بات ہے نا ا کیا
خلاف صفت ہے جو انسان کو مذہب اور با کردار بنا دیتا ہے ہمیں ہمیشہ اپنے والدین اساتذہ اور تمام بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے نتیجے تو لاسٹ میں یہی نکل چلتا ہے ہم ویسے ہی کامیاب ہیں جب ہم ان کی عزت کریں گے
عزت کریں گے ہاں بالکل کیونکہ وہ جو لوگ بڑوں کی عزت کرتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں کے دلوں میں ب جگہ بناے ہیں بلکہ ایک اچھے معاشرے کی بھی تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں چلو الہ ہم توفیق دے بڑوں کی عزت کرنے میں اور ہماریے چھوٹوں کو بھی عام اللہ حافظ